ہلو
سلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ
بس ہم بڑھیا ہیں گرمی نے کہر بر پایا ہوا ہے ہمارے کو بہت ہی زبردست گرمی کا ا آغاز لگ رہا ہے
میں بتائیے آپ کے گھر پریوار میں سارے کیسے ہیں
سب بڑھیا ہے سب مزے میں ہے آپ بتائیے
امیتاب بہت خوش خوش لگ رہا ہے ہمیں پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں بہت خوش م ب ہاں آپ کے گھر والے لگ رہے ہیں آج ہمیں
خوشی کا محل خوشی کا ماحول ہے ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہیں
جی آپ کے گھر میں سلنڈر رہا تھا تھا چوبیس گھٹے آچ سلنڈر نہیں ہے آج خوشی کا بہت زیادہ ماحول ہو رہا ہے جیسے آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہے یا کوئی فنکشن ہے کچھ اس طریقے سے لگ رہا ہے
تاہے تو ایسے لگتا ہے کی جیسے بالکل گھر میں خوشی کا ماحول چھا جاتا ہے ایک دم
تھوڑی آوازیں آ رہی ہیں
جی بچوں نے میوزک فرق ہے آپ بتائیے آپ کون سا میوزک سننا پسند کرتی ہیں
جی آج کل آپ کے گھر میں چل رہا ہے نا وہی اچھا لگ رہا ہے میوزک ہمیں تو آج کل
چ شکریہ شکریہ
جی
بگوان کرے ایسا میری سب کے گھروں میں چلے سب خوش ہوں آپ کے گھر میں اللہ کرے سب کے کرو میں سمج چلے سب خوش ہوں سب کے گھر میں خوش آمدید ہو
سارے ہی گانے سن لیتے ہیں کوئی زیادہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہاں تو نرویر پنو آج کل بہت گانے اچھے گا رہا ہے تو اپنا نرگیر کرن لوں کہ میں اپنا سانگ سنتی ہوں
کس کے
پیر پیار پنوں
اچھا ہم سر حیات کے سنیے گانے
بالکل سنےیں گی ہماری ایک فرینڈ تھی تو اس کو ایک گانا تھا وہ شاید آپ نے سنا ہوگا بہت تھا دلیے امید توڑا ہے کسی نے وہ بہت سنتی تھی اس گانے کو اور جب ہم سیلون میں کام کرتے تھے نا
ان کا دل امید توڑا ہوگا کسی نے
پتا نہیں جب ہم سیلون میں کام کرتے ہیں نا اس نے دیکھنا کہ آج کلائنٹ نہیں ہے شام کو اس نے وہی لگانا اونچی آواز کر کے اس نے ہمیں وہ گھر لٹوا دیا تھا
ہاں ہوا ہوا ان کے ساتھ کچھ ایسا
جی آج ہم نے اس گانے کی یاد آائی تو آج ہم دوپہر میں وہی گنا سن رہتے ہیں
یادیں تازہ کر لی پھر آپ نے اس کا مطلب پرانی
میں کہے ہماری فن تھی تو روز سنتے رہے آج چار سال ہو چکے ہم نے ایک بار سنا سنی سم نے برابر کھایا بھی وہ کھانا ساتھ میں
جی
برابر برابر ساتھ میں گانا گایا بھی ہم نے کہاں دیکھے ہمیں کتنی لائنیں یاد ہیں کہیں کچھ بھول تو نہیں گئے
نہیں نہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں بس جاتی ہیں پھر ہمیں وہ تا عمر یاد رہتی ہیں
یہ آچھا
آپ کے ذہن نے وہ کرنا بس کیا تھا اس لیے وہ آپ کو یاد رہا ہوگا
بلکل بلکل
شبد ب شبد آپ کو یاد ہوگا
بلکل بلکل آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ آج کل کون سے گانے سن رہی ہیں
ہمیں تو پرانے گانے اور کچھ ہم ہم جن ہم جن کے شاگرد ہیں آج کل ان کے ان کے شبج ان کے یہاں جو چلتے ہیں قوالیاں وغیرہ وہ سب ہم بہت سنتے ہیں
اور وہ آپ کی آپی ہی ٹھیک ہے نیچے والی
جی جی وہ تو بس اللہ کی اس سے ٹھیک ہی چل رہے ہے جی
پ پولس بھی تو نہیں ہے
آواز نہیں سمجھ آ رہی آپ کی
میر کو تھوڑی پھول تو نہیں گئی نا آپ کے مہمان نوازی ہو رہی ہے ان کیا نہیں ہو رہی مہمان نوازی تو ہوتا ہی ہے
نہیں ہم نے ہمارا ان سے واقفہ ہی نہیں پڑا ابھی تک جب سے مہمان آئے اگر
ہمیں مانوں کا بھی نہیں پڑا
ان کا اب تک پڑھ بھی جاؤ تو ہمارے کو پتا ہی نہیں چلےگا
بلکل بلکل سہی فرمارہی ہے آپ اوپر رہتی ہیں
جی کب جا کے سیڑے مل گیا م
جی بلکل کی فرما رہی ہیں آپ بہت اچھا
کیا ہو گیا
کام کر رہی ہیں آپ بہت دھیان سے
س
سہی آگے دھیان سے کام کریں آپ بہت دور تک جائیں گے
جی سحی فرما رہی ہیں بلکل
جی جی مسئلہ ہے آپ خل کرنی شابی سدی ہے تو آج آج میں کہ جاتتا آپ کے یہاں آپ نے ہمیں بلایا نہیں یہ آپ نے بہت غلط کام کیا
جی کم ہی لوگوں کو بلایا تھا کم ہی لوگوں کی شرکت ہے یہاں پہ ویسے بھی جوکم لوگوں ب سب وہ بھی نہیں آ رہے ہیں
ہم نے نے وہ ایسا تو آپ نے ہمے بھی نہیں بلایا یہ تو بہت غلط بات کر دی ہم تو آپ کو اپنا مانتے تھے کی ہم پہلے آپ کے مندر آپ پھوچنگے گے آ تو کارڈ ہی نہیں دیا
ہم نے سوچا اب کی اس مطلب آج کل کی شادیوں میں لوگ ک بھی لوگوں کو بلاتے ہیں اس لیے ہم نے بلایا نہیں کوٹ میریج کروا دیں گے ہم
ہ ہ پتا ہی صاف کرد یا جو ہمارا جو بچا کچھا پتا تو وہ بھی کو صاف کر دیا کیا بات
اور بتائیں
بس ساری سے ہیں جن کو اپنا مانا تھا
اس وجہ سے آپ ہمارے سے نراج مت ہوئیے گا آپ ہم اگلی شادی میں ضرور لائیں گے آپ کو
مت ب رہائے تب بھی ہم ناراض نہیں ہوں گے ٹینشن مت لیں
بس ہمارے کو آپ کی یہی تعادت اچھی لگتی ہے کہ ہم اپنے ناج نہیں ہوتی
نہیں نہیں آپ ہمیں بنی مت بلانا ہم تب بھی ناراض نہیں ہوں گے
بس بس یہی یہی ہم ہمارے کو بس با کو بغ کر دیتییں گ ابھی پات کر کے
کیا کرے کیا کرے کئیوں کو اپنا مانا تھا ان کی آج مہندی رات ہے انہوں نے ایک کال نہیں کی کہ آپ آئے مہندی رات میں آئے تشریف لائے ہم آپ کو بلا اطلاع کر رہے ہیں آپ آئیے تشریف لائیے فرمائیے اور اوپر پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری مہندی رات ہے
وہ ہوا یہ کہ نا آپ نے جب ہمارے کو فون کیا تب ہمارے کو اب کیا تب آپ کے بارے میں یاد آیا ہمارے کو ہم شادی کی اس میں اتنے اتنے وہ ہو گئے تھے کہ ہم بھول ہی گئے تھے ہم کس کو بلائیں اور کس کو نہ بلیں پھر ہمارے گھر میں کسی نے ہمے کو رائے دی کہ آپ کسی کو بھی نہ بلائیں
اب ہمیں بھی بولا نا ہمیں بھی لی اچھا کام کیا ہم نے آپ آپ کے گھر میں کا کسی کو نہ بالائے اور وہ کسی میں ہمیں بھی لے آئی آپ نے کہا اچھا
فون پہ ب کر رہے ہم آپ کو پورا ٹائم ویڈی کال پہ رکھیں گے
ہم کچھ کھا نہیں پائیں گے نا ویڈیو کال میں بات ساری یہ ہے
آپ ایسا کیجیے گا یہاں کھا رہے ہوں گے وہاںاں آڈر کر لیجیے گا
م نہیں آئے گا ہم کہیں گے نمک تیز آپیں گے نمک سیکھا ہے
نہیں ہمار تو کچھ نہیں بولنے والی
ہمم
ہم ناخون جو چانے لگ گئے ہیں
آپ مہنگی لگوائی ہے پوری ہاتھوں پر اچھی لگتی ہے ہاتھ مے مہندی لگی ہوئی
سارے کاموں سے سارے ہو کے نا پھر شروعات پھر شروع کروائیں گے آرام سے
ہاں برات کپ کی ہے گڑچڑی وغیرہ وہ کیا کہتے ہیںندیکا وغیرہ
ابھی تو دو دن نہیں اس میں
ابھی دو دن ہے اسمے
جی جی
میں ابھی کہہ رہی تھی ہم اب بھی آ جائیں گے
تو ایسا رہی میں تیاری کیپ آ جائیے جلدی سے رہ س کر رہیے
ہ ہم تو اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں کیا آپ ہمیں بلاے
بس ہمارے کو ایسے ہی مہمان چاہیے جو اپنے منہ سے گھومے گ بلا
ہ وہ تو ہے
مہمان ملتے ہیں بلانے سے نہیں آتے آپ لوگ اد چلی آ رہی ہے تو پھر آ ہی جائیے ہی جی
یہی تو پوچھو مہندی رات کی بات کر رہے ہیں گڑ چڑے کی بات کر رہے ہیں آپ اب بھی کہہ رہی ہے کہ آ جائیے گی
سس
ہمیں پھر خود ہی کہنا پڑا کہ ہم آئے
پھر آپا ہم نے بھی شرم ہو کے کہہ ہی دیا نا آئی جائیے ابھ
کیا کرے پھر جب آپ نہیں بلا رہی ہے آپ بات کل ہی جا رہی ہے ہم نے کہا مہندی کب لگ پائیں گے ہم نے کہا رات کو آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں جب آپ آئی گی تب لگوائیں گے
ہی ہی ہی۔۔۔۔۔ ہی وہ کہہ رہا نا ہم تھوڑی سی شرم کر رہے تھے کہ کسی کو نے بلایا تو آپ کو کیسے بلائے پ پلے پڑھی نہیںی تو آ وس آئی سےی
صحیح بھی آئیں گے ہم نکاح والے دن بھی آئیں گے
چلیے ٹھیک ہے اور امی وغیرہ کو بھی لے کے آئیں گی
تپ نے امی بلالیں گے یہ کافی ہے ویسے ہم ابو کو رہنے دیں گے ہم گھر پہ واجدہ کو لے آئیں گے امی ابو کو رہنے دیں گے س واجدہ کو لے آئیں گے کیونکہ یہاں سے کرایہ لگ جائے گا نا امی ابو کا واجدہ اپنے پسوں سے آیں گی
جی جی جی
چلیے ٹھیک ہے آپ نکاح کی تیاری کیجئے مہندی رات کی ہم رات کو ویڈیو کال کریں گے پھر مہندی رات دکھائیے گے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ اللہ